اسلام علیکم
ہلو
السلام علیکم
تو
آ رہی میری آواز
ہو جی بالکل السلام علیکم بھائی
جی آپ خیریت سے ہیں وعی السلام
بالکل میں خیریت سے آپ کیسے ہیں گھر میں سب ٹھیک
شکر اللہ کا سب خریت سے ہیں
بالکل
اور
تو کون سے کیا سنیں گے آپ
اصل میں میں آپ سے جو نا بات کرنا چاہتا تھا ایکچولی جو ہم تہوار مناتے ہیں یا جو ہماری خوشیوں کا دن ہوتا ہے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا
بالکل بالکل فرمایں
جی اصل میں کہ تہوار کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہوار کسی بھی قوم یا معاشرے یا مذہب کی ثقافتی اور تہذیبی زندگی کا آئینہ ہوتے ہیں ہے نا
بالکل بالکل
اگر ہم لفظ تہوار کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا مسرت یا جشن کے دن کا جو لوگ مل کر مناتے ہیں
بالکل
اکی دن روز مرہ کی جی یہ دن جو ہے روزمرہ کی یکسانیت اور تھکن سے بھرپور زندگی میں تازگی اور نئی امنگ لےگ کراتے ہیں
بے شک
ہاں کوئی بھی معاشرہ اپنی تہواروں کے بغیر رنگ اور اداس نظر آتا ہے بے رنگ اور اداس نظر آتا ہے
بالکل بالکل
جی اگر ہم بات کریں
اپنے کچھ تہوار کی جیسے بطور مسلمان کے
ہوں ہوں ہوں
ہم لوگ جو ہے دو تہوار مناتے ہیں سالانہ
بالکل
ا تو اس میں ہمارا جو پہلا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عید الفطر اور دوسرا ہوتا ہے عید الاضحی
بالکل
تو ہاں جیسے سال گزر گیا اس میں ہم نے دونوں عیدیں منائی اگر اب اگر ہم سوچیں کہ یہ عیدیں کیوں مناتے ہیں ہم
ہاں ہاں ہاں
کیا وجہ ہے عید منانے کی
بالکل
آپ کی رائے میں آپ کیا بتائیں گے اس بارے میں
میں دیکھیے بالکل سب سے پہلے میں تہوار پہ آپ کو کچھ لائنس بتاؤں گا تو میں آپ کہ جو آپ کا جو کوشچن ہے میں اس کا بھی آنسر کروں گا اس کے آخر میں تو سب سے پہ پہلے نا تہوار ایک ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے
جی بالکل
ہر تہوار اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں ہندوؤں کی بات کریں کرسچنس کی بات کریں سکھوں کی بات کریں خوشی محبت اور ایکتا کا پیغام دیتا ہے
جی
بالکل تو جو لوگ ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں بہنیں ہیں مائیں ہیں وہ تہواروں کا انتظار ن بہت شوق سے کرتے ہیں
جی بالکل
اس دن سے پہ مطلب یہ دن آنے سے پہلے چاہے مسلمان کا گھر ہو چاہے ہندو کا گھر ہو چاہے کسی بھی مذہبی کا گھر ہو وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رتے ہیں نئے نئے کپڑے ل لاتے ہیں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں کوئی کچھ خاص چیزیں نئی نئی نعمتیں لاتے ہیں نئی نئی کھانے کی چیزیں لاتے ہیں
اور خاص طور پر تہواروں پہ جو بچے ہوتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں بہت خوش بےصبری سے انتظار کرتے ہیں بچے
بالکل
اور
جو آپ نے ابھی کوشچن کیا کہ کیا تہواروں سے کیا کوشچنگ تھا آپ کا
مطلب ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں
تو عید ال ف عید ہاں عید الف تو ابسلی میں ہم روز ہم روزے رکھتے ہیں روزو کے بعد اللہ تعالی ہمیں ایک اللہ تعالی نے ہمیں ایک نوازیں ہیں جس کو عید الفطر کے نام سے ہم پکارتے ہیں یا اگر آپ اس کو کو اس میں کوئی اسلامک کوئی یہ ریف س ہوگی تو میں اس کے لیے معاف چاہوں گا کیونکہ مجھے اس ریلیٹڈ شاید میں مجھے اس اتنا علم نہیں ہے تو اگر مجھے نیم معلوم ہے آپ مجھے ضرور بتائیں کیا کیا کوئی اسپیسیفک ریزن ہے اسلامک پریفرنس
آپ کو اس بارے میں جو معلومات ہے میں فراہم کروں گا بطور یہ کس اسلامی استاذ کے میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا مجھے تھوڑا وقت دیجیے گا
بالکل ضرور ضرور
جہاں تک دیکھیے اگر ہم اپنی عید کی بات کرتے ہیں نا عید کی تو عید جو ہے وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مقدر اور خوشی برا تہوار ہے
ب شک
اب عید کے کیا معنی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ عید کے
خوشی
مان ہیںیعنی اگر ہم لفظ عربی کی بات کریں اس کا مطلب ہوتا ہے آد عید و عیدن یعنی بار بار لوٹ کر آنے والا دن اسلام میں سال میں دو اہم عیدیں ہم مناتے ہیں ایک وہ دونوں بندگی شکر گزاری اور سماجی ہم آہنگی کا بہترین نمونہ ہے
بالکل
تو اگر ہم عید ال اب ہم عید الفطر کی بات کرتے ہیں
ہوں ہ ہوں
تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ عید جو ہے یکم شوال کو رمضان و ورک کی پوری ایک مہینے کے روزوں اور عبادتوں کے اختتام پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام کے طور پر منائی جاتی ہے
بنائی جاتی ہے بالکل
جی اب اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس عید کو شکرانی کی عید بھی کہا جاتا ہے
کہا جاتا
کہ ج جی جی جہاں بندہ رمضان کے برکات سمیٹنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے
بالکل
اب اس کا نام فطر کیوں پڑا تو کیونکہ اس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے صدقے فطر
فطرک
جی عید کی نماز سے پہلے غریبوں اور ضرورت مندوں کو فطرانہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی امیروں کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو سکے
شریک ہو سکیا بالکل
جی تو یہ یہ پس منظر اس میں ہے
اوں ہوں
اب دوسری عید جو ہماری ہوتی ہے عید الاضحی اس کے بارے میں تو آپ کو بالکل پتا ہی ہونا چاہیے جی جی عید الاضحی یعنی قربانی کی عید جس کو ہم بکرا عید بھی بولتے ہیں
بقر عید بھی بولتے ہیں بالکل
جی جی تو یہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ اگر ہم بولیں گے عید جو ہے جی دس دجا کو ہر ابراہیم علییہ السلام حت اسماعی عیہ السلام کی عظیم قربانی اور اطاعتی الہی کی آدمی منائی جاتی کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا نا
ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کیجیے بالکل ہاں
ہ ابراہیم علیہ اللام کو کہا گیا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کیجیے
ذبح کیجیے
جی جی اب اس میں اہمیت کیا ہے کہ اس عید کا پیغام کیا ہے تو اس عید کا اصل پیغام ہے عصار قربانی اور اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا
بالکل
کہ اللہ اللہ جو کہہ رہے ہیں اس کو کو ماننا اور اس پہ جو امتحان تمہ لیا جائے اس کے لیے حاضر رہنا
بالکل
اگر ہم جی قربانی کا گوشت اب اس میں ہوتا ہے کہ ہم قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو قربانی کا جو گوشت ہے قربانی کی کے بعد گوشت کے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے
بالکل
ایک حصہ گغریبوں کے لیے ایک رشتے رشتے داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک اپنے لیے یہ ہم ل معاشرے میں سخاوت اورد ہمدردی کو فروغ دیتا ہے
خھرو دیتا ہے بالکل
ہے نا
بالکل
جی اب عید کے دن ہم کچھ کام بھی کرتے ہیں اور روایات میں جن جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے نمازیں عید ہوتی ہے کہ دن کا آغاز غسل سے کر کے نئے صاف ستھھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر عید یا مسجد میں نماز عید کی ادائیگی سے ہوتی ہے
بالکل
عیدی اور تحائف ہے نا بزرگ بزرگ جو ہے بچوں کو عیدی یعنی رقم میں تحفے دیتے ہیں جو بچوں کے لیے عید کا سب سے دل کچ حصہ ہوتا ہے یا پھر اس کے بعد جو ہے ملاقات و رواداری ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں گلے ملتے ہیں عید مبارک کہ کر پرانی رنجشیں اور ناراضگیاں ختم کرتے ہیں
ہ ہاں ہاں
اب اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم جو ہے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارا کھانا ہوتا ہے کہ ہم عید الفطر میں جو ہے سوئیاں بناتے ہیں کھیر بناتے ہیں شیر خورما اور مختلف پکوان جو ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بنتے ہیں عید الفطر میں تو ہم لوگ زیادہ بناتے ہیں لیکن عید میں کیا ہوتا ہے وہ گوشت کا ہی انتظار کرتے تو یا گھر پہ قربانی ہو تو اسی کو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں
ت چو دیتا ہیں بالکل
جی اصل میں میں آخری بات آپ کو بتاؤں کہ اب یہ کیا پیغام ہمیں دے رہا ہے سماجی پیغام یا اخلاقی پیغام ہمیں عید کیا دیتی ہے تو عید کا اصل مقصد صرف ظاہری دھوم دھام نہیں ہے
بالکل
بلکہ باہمی اتحاد بھائی چارہ اور مساوات ہیں یہ تہوار ہمیں سکھاتا ہے حقیقی خوشی وہی ہے جس میں ہمارے آس پاس کے غریب یتیم اور مسکن لوگ بھی برابر کے شریک ہ
برابر کے شریک کو بالکل ہاں
جی مطلب عید کا دن ہے گلے آج تو مل مطلب ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اردو کا ایک شاعر گزرے ہیں تو انہوں نے کہا ہے عید کا دن ہے گلی آج تو مل ل سا یاد عید کا دن ہے گلے آج تو ملنے سیاد رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی
ہوں ہوں
امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی
وہ بالکل بال بہت اچھی اچھی بات بلی نے بہت اچھا لاجھے آپ بات کر کے ان شاء اللہ
مجھے بھی آپ سے جی جی ان شاء اللہ ضرور
ضرور ضرور اللہ حافظلام